او او السلام کا ہلو جی وعلیکم السلام اور کیا حال چال ہے تمہارے آپ ہی
میرے تو ایک دم بڑھیا حال چال ہے ماشاء اللہ آپ بتائیں سب ٹھیک ہے گھر میں شوہر ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے آپ کے
سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے تم بتاؤ تمہارے گھر میں کیسے ہیں ساڑے
بس میں کیا ہی بتاؤں آپ کو باجی سارے پورے دن دیکھو رات میں تو بچے سوتے نہیں ہیں دن میں پورا دن سوتے رہیں گے نہ باہر جاتے ہیں نہ کچھ اپنا اسکول کا کام کرتے کرتے ہیں تو صرف فون چلانے کا کام کرتے ہیں جو میں توب پریشان ہو گئی تنگگ نو اللہ
میں تو آپ بہت پریشان ہوں اپنے بچوں سے ان کو اتنی بار سمجھایا ہے کہ ٹائم سے سویا کرو اور ٹائم سے اٹھا کرو پر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا چھٹیاں کیا ہو گئی ہماری تو جانیافت میں آ گئی
جی بالکل ان کی چھٹی نہیں باجی آپ تو چھٹیوں کی بات کر رہی ہیں بچے تو یہ اسکول میں جب اسکول جاتے ہیں تب بھی باز نہیں آتے اگر ان سے فون چھین لو تو پتا نہیں پوری پوری رات ہی کیا کرتے ہیں تب بھی نہیں سوتے ہیں میں تو تنگ آ چکی ہوں سچ میں ان لوگوں سے
اسکول جاتے ہیں پھر تو میں کیا کرتی ہوں میں تو ٹائم بنا رکھا ہے ان کا کہ ٹائم سے سو اپنا بارہ بجے تک فون رکھ دو میں تو فون ہی لے لیتی ہوں ان لوگوں سے کیا کریں پھر صبح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے یہ لوگ تو
جی بالکل نام ہی نہیں لیتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں اور دیکھے پریشانی کتنی ہوتی ہے پھر ہمیں
بالکل ٹھیک کہا تم نے میں نے تو اس لیے کہا ان کو بتا رکھا ہے چلو اب تو چھٹیاں ہیں پھر بھی تو تھوڑی لیٹ اٹھ سکتے ہیں آ بٹ اسکول جاؤ گے تو ٹائم سے ہی اٹھنا پڑے گا تم لوگوں کو
بالکل بالکل اب دیکھیے صبح صبح جب ان کا اسکول ہوتا ہے اٹھانے میں ہی پہلے اتنا وقت لگ جاتا ہے دو ان لوگوں کو تم پت نہیں اسی میں کب وقت تو جضاع ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں لگتا کتا
کیکہ تم کو پتا ہے نیند پوری نیند ہوتی تو بچے بھی کیسے اگر جلدی اٹھا دو تو پھر تنگ کرنے لگ جاتے ہیں کتنا کہ ت نے جلدی کیوں اٹھا دیا ہمب کیا کریں بیٹھ کے میں نے تو کتنی بار سھ ہے کہ سونا دیکھو ہماری صحت کے لیے بھی کتنا اچھا ہے
جی جی جی آپ دیکھیے اگر ٹائم سے سوئیں گے نہیں صبح کی نماز کے لیے صبح کے جامس جانے کے لیے یہ اٹھیں گے کیسے کیسے آپ یہ تعلیم بنا رہے ہیں میں تو اتنا انیں سکھاتی ہوں اتنا پڑھاتی ہوں
وہی تو میں کہنے لگی تھی تم کو کہ اگر ہم صبح رات کو ٹائم سے نہیں سوئیں گے تو صبح ہم نماز کے لیے کہاں سے اٹھ پائیں گے اور پھر ہم ہی نہیں اٹھیں گے تو بچے کہاں سے ہم لوگوں سے سیکھیں گے تم بھی اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ٹائم سے سونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اتنے گھنٹے کی تو نیند ڈاکٹر بھی تمہیں پتا ہے بولتا ہے کہ لینی چاہیے
بالکل بالکل بکل لینی ہی لینی چاہیے آپ دیکھیں میں تو پتا ہے پیچھے دو چار میرے گھر میں نکاح تھ میرے میرے بھائی کے جان کا اور میرے کو کہیں جانا بھی تھا تو میری تو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی میں نے دیکھا پھر کو کر آنے لگے ہیں میں سامان رکھ کے بھولنے لگی ہوں بچہ رات کو اٹھ جاتا ہے اپ دیکھے نیند ہی پوری نہیں ہو پاتی ہے بچوں کو سلاؤں پہلے پھر کتنی دقت ہو جاتی ہے یا اللہ
وہ تو ہے نیند پوری نہ ہو تو ہماری صحت بھی خراب ہو جاتی ہے تبھی تو تمہاری صحت پہ اثر پڑ رہا تھا اگر تم نیند پوڑی نہیں لو گے تو بیمار ہی ہونا ہے ہونا ہے ہم سب نے
جی جی جی
میں تو آپ اپنے بچوں کو اتنا سمجھاتی ہوں کہ اب ایک دم ٹائم سے سویا کرو اور ٹائم سے ہی اٹھا کرو تاکہ ہم کام بھی سارے ٹائم سے کر سکیں
جی میں بھی اب مجھے بھی جب سے ہوا میں بھی یہی بولتی ہوں کہ یہ دیکھیں نیند صرف آرام نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اچھی اور کافی نیند لینا اپنے جسم کو حق ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم پورے دن اچھے سے افیکٹیولی کام کر پائائے
بالکل ٹھیک تھا تم نے تو نیند پوری ہوتی ہے تو دیکھو ہم کتنی ارجی سے اپنا سارا کام کر لیتے ہیں
جی بالکل ہماری کتنی تھکان دور ہوتی ہے اور ہمارا یہ دوبارہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں ہم
بالکل ٹھیک تھا تو نیند پوری ہوتی ہے دیکھو ایک تو سب سے پہلے ہماری صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے اس کا صحت اچھی رہتی ہے تو ہم سارا کام کتنی جلدی کر لیتے ہیں صحت ہی نہیں صحیح رہے گی تو پھر ہم کیسے کریں گے سب کچھ
جی جی بالکل طری آرام کا ذریعہ بنایا ہے ہمیں اسے اچھے سے لینا چاہیے ہمارے جسم کی تھکان دور کرتا ہے ہمارا دماغ اس سے تیز چتے ہیں دیکھیے نماز اور دوسری باوت میں توجہ بڑھتی ہے صحت اچھی رہتی ہے ہماری
بالکل ٹھیک کہ تم نے نیند ہی نہیں پوری ہوگی تو ہم بارہ دھیان بھی نہیں رہتا ان سب چیزوں میں اگر ہمارا دھیان صحی جگہ سے رہے گا تو ہم اپنا بھی دھیان رکھ پائیں گے دیکھو نیند پوری ہوتی ہے تو ہم اپنے فیملی کا سب کا اپنے والد کا بھی دھیان رکھ پاتے ہیں
جی جی بالکل
تو شوہر میر کو بولتے ہیں تم اپنی ٹائم سے سویا کرو اور ٹائم سے اٹھ کے اپنے سارے کام ٹائم سے کرا کرو نماز بھی پڑھا کرو ٹائم سے
جی جی بالکل دیکھیں کتنا کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں سب کچھ جلدی جلدی ہو جاتا ہے تو کام کتنی جلدی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی ٹائم آج کل دیکھیں جو یہ لیٹ اٹھتی ہے گھر گھر میں یہیا عورتیں کام لیٹ ہو جاتا ہے اور کام ڈھنگ سے ہو بھی نہیں پاتا چار
ان کا تو تم دیکھو گھر ہی کتنا بکھرا رہتا ہے ایک دن میرے شوہر گئے اپنے دوست کے گھر تو وہ گھر آ کے نہ بولے کہ ان کی بیگم نے گھر کو پورا پھیلا رکھا تھا
بتائیں کوئی باہر سے آنے والا یہ کہہ رہا ہے
سحی بات ہے وہ کہتے کہ وہ اٹھ میں گیا تو وہ تب اٹھے وہ لوگ کہہ رہے میرے کو تو اتنا غلط لگا یہ سب چیز دیکھ کے کہ بندہ اتنی دیر لیٹ اٹھ رہا ہے سارے جنے گھر کے ممبر
جی جی جی بالکل لیٹ اٹھتے ہیں کوئی نام لیتے نہیں ہے اللہ کا کچھ نہیں کرتے ہیں بتائے کتنی دق کت والی بات آئے اپنے دھرم کو کیسے جانیں گے اپنی کیسے آگے بچوں کو تعلیم دیں گے
بالکل ٹھیک کہا تو ان نے وہ وہی تو وہ کہہ رہے کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو کیا شکشا دے رہے ہیں کیا کیا تعلیم دے رہے ہیں ان کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں اپنے جانیں گے نہیں اپنے بچوں کو کیا با بتائیں گے ہم
جی جی بالکل بالکل
وہی تو سونا ہمارے لیے سارے کہتے سب سے ضروری ہے جب اللہ نے اتنی رحمت بخشی ہے ہم لوگوں کو رات سونے کے لیے ہی دی ہے تو ہم کیوں نہ اس کا سوئے پھر ٹائم سے
جی جب ٹائم دیا ہے تبھی سونا چاہیے ورنہ دیکھیے دن میں اچھے سے نیند بھی نہیں آ پاتی ہے
بالکل ٹھیک کہ تم نے آپ کے دن میں تو دیکھو کام بھی کتنا ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا گھر کے کام کرتے ہیں تو کبھی کوئی آ گیا یا وہی ہوتا ہے کئی بار ہم کام پہ جاتے ہیں ورک کنگ ہوتے ہیں اور تھے کئی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تک
جی جی جی ہاں
تبھی سوچتے ہیں نا کہ ہم رات کو ٹائم سے سوئیں گے بھائی صبح اٹ کے نماز بھی پڑھنی ہے سب کچھ کرنا ہے پھر یہ ہوتا ہے اپنے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے چلو ہم اپنی تھوڑی کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کر لیتے ہیں اس سے ہمارے بھی ٹھیک رہتی ہے
یہ ہٹ ٹھیک رہتی ہے دماغ کتنا تیز چلتا ہے باڈی کتنی تیز چلتی ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے پر وہی تو ہے آج کل کے بچوں کو سمجھائے کون ان سب چیزوں کے لے میں نے تو بہت فائدے بتائے اپنے بچوں کو تب جا کے ان کو سمجھ میں آیا وہ کہتے ہاںپ امی آپ کو بالکلٹھیک کی کرے آ
اور اب دیکھے کچھ بچے تب ہوتے ہیں جب آ بولتے ہیں کہ امی ہماری آنکھیں خراب ہو گئی اور جب امی امبو بولتے تھے کہ فون نہ چلائے رات میں تو سنتے نہیں تھے
بالکل ٹھیک تھا اور رات کو رات بھر بیٹھ کے فون چلاتے رہیں گے یہ نہیں کہ اپنا ٹائم سے سویا کرے اور پھر ٹائم سے صبحے جو مرضی کرے انسان
جی میں بھی اپنے بچوں کو یہی کہتی ہ تم رات کو سمے سے سو جاؤ تو صبح اٹ کے تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کر سکتے ہو آرام سے
فائدے دی تھ ٹائم پہ اگر ہم
اور دیکھیں اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو میں تو ان کے فون ہی لے کے رکھتے لیتی ہوں ابب دیکھے سوئیں گے نہیں رات بھر فون چلائیں گے پورے دن فون چلائیں گے تو آنکھوں پہ بھی کتنا اثر پڑتا ہے کتنے موٹے موٹے چشمے لگ رہے ہیں آج کل بچوں کو
وہ تو ہے ہی آنکھوں کے نیچے کالے سرکل آ جاتے اور دیکھنے میں بھی کتنے برے لگتے ہیں یہ تو
اور پھر یہ بچے اچھے جا جا کے ڈاکٹر پر پیسے اڑاات ہیں
ڈاکٹر بھیہ اور پتا نہیں کس کس طرح کی کریمیں منگا کے رکھ لیں گے اور وہ لگاتے رہیں گے جب تم نیند نہیں پوری کرو گے تو کالے س ڈھیرے تو تمہاری آنکھوں کے نیچے
بالکل کیا کریم کوئی کام کرے گی جو جو نیند کام کرتی ہے
بالکل ٹھیک کہ تم نے ہم بھی بہت سمجھاتے ہیں تم بھی سمجھایا کرو اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں
جی جی باجی اب میں نا بچوں کو کو گھر لاؤں گی تو آپ آپ کے گھر آئیں گے تو ا بیر بچوں کو بھی آپ سکھانا میں تو تنگ آ گئی ہوں میری بات سنتے ہی نہیں ہے اب یہ ڈانٹ کھاتے ہیں میں تو ان کا فون ہی لے کے رکھ لیتی ہوں
تو میں تمہارے بچوں کو بھی اور اپنے بچوں کو دونوں کو ایک ساتھ سمجھاؤں گی اور تھوڑا میرے بچ اچھے بھی سمجھ جائیں گے نا اچھے سے ان سب چیزوں کو چلو خدا پ
جی اللہ حافظ